وعلیکم السلام علیکم جی کہیے کیسے ہیں اپ
ات شکر اللہ کااں
کیا کر رہے ہیں
میںس بیٹھا ہوں ایسے ہی
بیٹھے ہیں کیوں کوئی کام شام کیجیے بیٹھے کیوں ہے ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم بہت قیمتی ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے
ہوں
جی
یہ سنا یہ کچھ
کیا سناؤوں میں کام بھی کر رہی ہوں گھر کا اور آپ سے بات بھی کر رہی ہوں میں سبزی بنا رہی ہوں
کیا بنا رہی ہے
بینس
اور
بینز اور میٹ مگر میٹ کا سوپ ن نکالنا ہے ہمارا ایک رشتے دار ہے ہاسپٹل میں اس کا ایکسیڈینٹ ہوا
اچھا اچھا اچھا
اس کے لیے سو بنانا ہے
اچھا زیادہ تو نہیں لگی
جی اللہ نے رحم کیا اسی لیے تھوڑی وہو بون اینڈ جووائنٹ ہاسپٹل برزلہ میں ہے ایڈمٹ
اچھا اچھا اور
اور کیا آپشن ہوئیے
اور کہی لگی کہ
یہ پان میں دو تین سٹی سےز آئی
ہاں ہاں بہت سرا ہوا سن کے بہت برا لگا سن کے
چلو دعا کیجیے گا اس کے لیے
ہاں
اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہوا بائک پہ تین لوڑکک ادھر ڈل گیٹ ڈل گیٹ میں سنگر مال کے پاس
اچھا تینوں کو لگی
دو کلے کیی
زیادہ کسکول رہی ہے
زیادہ ایک کو لڑکی تو چلا رہا تھا
اچھا
یہ بیچ میں تھا
کریکچر ویکچر آیا ہے کیا
میں فریکچر نہیں ہوا ہے اس کے گھٹنے میں بہت چوٹ لگی ہے پھر بھی آلہ نے کرم کیا ہے ہڈی بچ گئی ہے
ہاں
تھرٹی بچ گئی ہے
جی جی
اور آپ سن ہے آپ کیا کر رہی ہیں
میں میں ابھی فون چلا رہا تھا ریلس دیکھ رہا تھا تو دیکھا آپ نے فون کر لیا تو اٹھا لیا
جی میں نے سوچا میں کام بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بات بھی کروں گی ٹاسک بھی ہو کرورنگی
جی جی اچھی بات ہے
اور آپ سنائیے دن کا کیا پروگرام ہے
بولا تھا نا کرکٹ کھیلنے جاؤں گا رات کو شام کو وٹاور
اچ ارے وہ تو شام ابھی تو سویر ہی ہے ابھی تو دس ہی بجے ہیں ساڑھے دس گیارہ بجے شام کو تو بھی ٹائم ہے
ہے لیکن میں گھر میں ہی بیٹھوں گا گرمی بہت ہے
نہیں آج پھر بھی تھوڑا ٹھنڈا موسم ہے
ہوں آپ نے صبح کہا آج صبح سےحی گرمی ہے اب آپ کہہ رہی ہیں کیا
نہیں صبح گرمی تھی صبح گرمی تھی مجھے صبح بہت گرمی ہوئی یا ہو سکتا ہے میں کپڑے دھ رہی تھی اسی وجہ سے مت گرمی ہوئی مجھے
اچھا
اور آپ سنائیے
جی میں کیا ہو س داؤ اور
آپ کہیں گھومنے نہیں جائیں گے آج مثال جیسے مغل گارڈنز یا بلواڑ پر گھومنے
نہیں نہیں نہیں وہ تو میں سنڈے سنڈے جاتا ہوں بیچ
اچھا اچھا سنڈے سنڈے کس کے ساتھ جاتے ہیں
میں فرینڈس کے ساتھ جاتا ہوں فیملی کے
اچھا اور آپ کے بابا کہاں ہے اس وقت ہیلو
ہاں جی بولیے بولیے
کہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے اوکے بابا کہاں ہے اس وقت
میرے بابا ا بھیھی کام پہ ہے اچھ جی
جی
ہوں اور سنائیے
جی کیا سناؤ
جو آپ کو اچھا لگےا آپ کے کچھ گھومنے کے پلانس ہے آج
بالکل بھی نہیں
گھومنا چاہیے نا آپ آپ ہمیشہ کہتے ہیں
ارے ہم افورڈ نہیں کر سکتے گھومنا شومنا یہ امیروں کی چونچ لے ہیں ہماری نہیں ہم جیسے غریبوں کے نہیں
اچا ہ آپ کا فیورٹ ٹورسٹ اسپاٹ کیا ہے
اور کشمیر میں میرا فیورٹ اسپاٹ ہر ون ہے اور پہلگام ہے اربول ہے
اچھا
تو پہلگام ہے اہربل ہے ویری ناگ ہے کوکر ناگ ہے بہت اچھی اچھی جگہ ہیں کشمیر میں ڈاکسو ہیں ج
ٹھیک
گھومنے لائق جگہیں ہیں بہت ساری کشمیر میں کشمیر جنت ہے حقیقت میں مگر یہ پیسے والوں کے لیے ہے کیونکہ خالی باتوں سے تو ہم ا کیا بولتے ہیں اس کو پہلگام نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے خرچہ چاہیے
اچھا اب اسی لیے آپ اسا ٹاسک کر کے پیسہ کما رہیے پھر آپ گھومنے جائیں گے
ہرے کہاں گھر کے ہزار اخراجات ہیں گھومنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے
ہوں
گھومیں گے شاید ہم پتہ نہیں گھوم بھی پائیں گے اس جنم ہے کہ نہیں اس زندگی میں یہ زندگی نہ گھومیں گے بھی کہیں بھی نہیں
ہی اور سنائیے
اور بتائیے آپ آپ کا نین حال کدھر ہے
میرا ننحال ہے سوورہ میں سوورا
وہاں کون کون ہے
ہاں میرے نانا ہے میری نانی ہے میرا ماموں ہے میری مامی ہے
اچھا آپ جاتے ہیں وہاں
نہیں نہیں نہیں ادھر ادھر نہیں جاتا
کی کیوں
ادھر ادھر کچھ لڑائی چل رہی ہے آپس میں رشتے داروں میں
ارے لڑائی نہیں رکھنی چاہیے لڑائی اس سے کیا ملتا ہے کچھ نہیں
ایکچولی ہر گھر میں نا ایک بہن کو اس کی بائک کی بیوی سے پرابلم ہوتی وہی لڑائی ہوتی رہتی ہے
میں نے اگنور کیا کریں آپ
ایکچولی میری ماں اس سے بہت لڑائی کرتی ہے میرے ماموں آئی می مامی کے ساتھ
کیوں آپ کے ما پاگل ہے کیا
نہیں نہیں
پھر لڑائی کیوں کرتی ہے
نہیں مامی پاگل ہے مامی کوئی
ارے کہاں ایسا نہیں ہوتا
ہوتا ہے ہوتا ہے
یالہلہ ہاں اور آج کیا کھانے بنا ہے آپ کے گھر میں
آج ہمارے گھر میں بنا ہے آے ساج بنی ہ آلو مٹر
آ لو م
جی جی
میٹ ویٹ نہیں بنایا آج آپ لوگ نے
ہوں
ہاں
نہیں نہیں
کیوں
پیسے ہی نہیں ہے
ارے کیا بولتے ہیں آپ تو بولتے ہیں میں
نہیں نہیں بسے نہیں
پی جی میٹ کلو کتنے میں ملتا ہے آپ کے یہاں
ا کون سا مٹن
ہاں اور مٹن اور کے یہاں بیف کون کھاتا ہے یہاں بہت کم لوگ بی یہاں بھیف بہت کم لوگ کھاتے ہیں
ہ رورل ایریاز میں بہت کھاتے ہیں ولیجز میں
ہاں وہاں کھاتے ہیں
ہمارے یہاں ایٹ ہنڈریڈ پر کے جی ملتا ہے
اچھا اچھا مہنگا ہو گیا ہے جی بہت عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا روز روز کھانا
جی جی
ہاں جو پیسے والے ہیں وہ کھا سکتے ہیں عام آدمی نہیں عام آدمی کو تو سبزی مہنگی پڑتی ہے
ہوں سبزی بھی مہنگی پک
بیگن سو روپئے ایک کلو ملتے ہیں آج کل
ہاں بینگن مجھے بہت پسند ہے بیگ میں جب ہم وہ کھٹا چیز ڈالتے ہیں نا املی آاں جو وہ گریوی بنتی ہے ہاں اس کی گریوی مجھے بہت پسند ہے
ہاں اس کو مزہ ہوتا ہے
میں وہ بینگن نہیں کھاتا میں بس اس کی گریوی کھاتا ہوں
اچھا بینگن نہیں کھات گریوی کھاتاتی ہی اچھا جی اچھا جی اچھی بات ہے وہ بھی
جی جی
آپ کے گھر میں کھانا کون پکاتا ہے
میری ماں پر کہتی ہے اور اور بیچ میں میری موتسیی پکا دی آپ کو میں نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا ہماری جوائنٹ فیملی ہے
اچھا اچھا اچھا اور جوائنٹ فیملی میں موسی کہاں آ گئی موسی آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے
آئی مین چاچی بول دیتا ہوں میں غلطی سے
اچھا اچھا چاچی اھا پک ت ہے کہ ماما
ہاں ہاں ہاں اب آ رہی ہے بس
ہاں جی چاچی اچھا پکت ت ہے کہ مما اچھا پکا ویسے آپ کو تو ماما ہی لگے گا آپ کو تو ماما ہی لگے گا اچھا پکاتی ہے وہ اچھا ن بھی پکاتی ہ تو بھی آپ لوگ بولتے ہیں نا میری مما پکاتی ہے
نہیں مما کا زبردستی کھانا پڑتا ہے اس میں مزہ ہی نہیں ہوتا
جی
جی جی اوروریا کرتا ہوں میں آگ مجھے ائم میرا باغ آپ سے کر لیجیے گا جی آپ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ حفظ اللہ آپ سدھری سے فون کر دیجیے ایرے ٹائم
جی اوکے اوکے اللہ حافظ